لیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہاں آپ ٹھیک ہے بس ٹھیک جی جی ٹھیک آپ ٹھیک ہے
جی اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی بس ٹھیک وہاں سارے ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ جی آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے سچائی اور ایمانداری سچائی اور ایمانداری ہر اچھے انسان کی پہچان ہے جو شخص سچ بولتا ہے اور ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کرتا ہے وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے کبھی کبھی سچ بولنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے جھوٹ کچھ دیر کے لیے فائدہ دے سکتا ہے مگر آخر میں نقصان ہی دیتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے اور امانت میں خانت نہیں کرے اگر ہم اپنے روزہ روزمرہ کی زندگی میں سچائی اور ایمانداری کو اپنا لے تو ہمیشہ ہم کامیاب ہوگے بھروسہ اور محبت کا مرکز بن سکتے ہیں
جی بالکل بالکل سچائی اور ایماندار وہ خوبیاں ہیں جو انسان کی کو عزت اعتماد اور کامیابی دلاتی ہے ایک سچا اور ایماندار انسان نہ صرف دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے بلکہ معاشر ے میں بھی قابل اہم سمجھا جاتا ہے یہ وہ صفت ہے جو انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا بعض اوقات انسان وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جھوٹ سے مشکل سے بچا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ وقتی فائدے تو دے سکتا ہے مگر آخر کار نقصان ہی پہنچاتا ہے اور جھوٹ اور جھوٹ کو پہ چھپانا چھپانے کے لیے انسان کو کوئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور اہستہ اہستہ لوگ اس اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے برکس سچائی انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے جو شخص سچ بولتا ہے اسے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ حقیقت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے اس
ایک بار آسان ہوتا ہے مگر پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی بار تو تو جھوٹ بولنا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بولے گے مطلب کچھ نقصان نہیں دے گا مگر پھر جو ب لوگ ایک بار جھوٹ بولتے ہیں پرو مختصرا یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور
جی بالکل
اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی جی بالکل اسی طرح ایمانداری بھی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے ایمانداری کا مطلب صرف پیسوں میں دیانت داری نہیں بلکہ ہر کام میں ذمہ داری اور انصاف سے کام لینا ہے ایک طالب علم اگر امتحان میں ن کلک ن کرے تو وہ ایمانداری دکھا رہا ہے ایک دکاندار اگر صحیح چیز صحیح قیمت پر دے تو وہ ایمانداری دکھا رہا ایک ملازم اگر اپنے کام کو ذمہ داری سے کرے تو وہ ایمانداری کی مثال ہے
جی بالکل بالکل
ہماری روزمرہ زندگی جی جی ہماری روزمرہ زندگی میں بھی سچائی اور ایمانداری کی بہت اہمیت ہے دوستی ا ہو تعلیم ہو کام ہو یا خاندان ہو ہر جگہ یہی دو چیزیں تعلقات کو مضبوط بناتے ہے لوگ ہمیشہ اس سے اس شخص پر بھروسہ کرتے ہیں جس کے کردار میں سچائی ہو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایماندار رہنے میں شاید وہ دوسروں سے پیچھے رہ جی جائیں گے لیکن تاری گواہ ہے کہ دیر سے صحیح کامیابی ہمیشہ اسی انسان کو ملتی ہے جو اپنے اصول پر قائم رہتی
جی بالکل ایمانداری سمرات سچ بولنا اپنے کاموں میں سچائی اور کسی کے حق میں خانت نہ کرے تو میں کچھ ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں بولوں گی ایماندار انسان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں ایماندار انسان کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے سچائی اور ایمانداری سے انسان زندگی میں ترقی کرتا ہے اگر لوگ ایماندار ہو تو مشورہ امن اور بہتری کی طرف جات لے جاتا ہے ایماندار انسان دل سے مطم مطمئن رہتا ہے ایمانداری ایک قیمتی صفت ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا اور ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے
جی جی بالکل ایمانداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے پیسے یا سامان میں خیانت نہ کرے بلکہ ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ذمہ داری کو سچائی انصاف اور خلوص کے ساتھ پورا کرے جو شخص اپنے کام اپنے وعادوں اور اپنے کردار میں سچا ہو وہ حقیقی منوں میں ایماندار کہلاتا ہے
جی بالکل بالکل اگر لوگ ایماندار ہو تو ان سے مشورے بھی لے سکتے ہیں وہ دو کھا نہیں ہی دے گے اور وہ ہمیں برے کام سے بچائے گے ایماندار انسان کو جوٹ چپانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے اسےسکون ملتا ہے
جی بالکل آج کے دور میں اکثر لوگ جلدی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں دھوکا دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کا حق چھین دیتے ہیں بظاہر وہ کچھ وقت کے لیے کامیاب نظر آتے ہیں لیکن ایسی کامیابی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی کیونکہ جس کامیابی کی بنیاد بے ایمانی پر ہو وہ کمزور ہوتی ہے ایمانداری شخ ایماندار شخص شاید زندگی میں آہستہ آگے بڑھے لیکن وہ سکون کے ساتھ جیتا ہے ایسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا یا اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی اس کے برعکس بے ایمان شخص ہمیشہ ڈر اور پریشانی میں رہتا ہے
جی بالکل ایماندار انسان کی ایک بہت بڑی صفت ہے ایمانداری کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنا اپنے کاموں میں سچائی رکھنا کسی کو دکھ سکھا نہ دینا اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ایماندار انسان اپنی زندگی میں اچھے اصولوں پر چلتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایماندار شخص پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں ایماندار سے ایمانداری سے انسان کو معاشر میں عزت ملتی ہے ایماندار انسان کی ا کردار کو مضبوط بناتی ہے اور اسے ایک اچھا انسان بناتی ہے سچ اچائی اور ایمانداری سے دوستی اور فیملی کے رشتے رشتے مضبوط ہوتے ہیں
جی بالکل بالکل ایک مضبوط معاشرہ ہمیشہ ایمانداری پر قائم ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ترقیات ہے لیکن جہاں بے ایمانی دھوکھا اور جھوٹ بڑھ جائے وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور معاشرہ کمزور ہو جاتا ہمیں اپ روزمرہ زندگی میں جھٹ جھوٹی جوٹی چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایمانداری شروع کرنی چاہیے وقت کی پابندی کرنا وعدے وعدے پورے کرنا کسی کا حق نہ لینا امتحان میں نقل نہ کرنا دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا یہ سب ایمانداری کی شکل لی ہیں یاد رکھنا چاہ چاہیے کہ دولت شہرت اور وقت وقتی چیزیں ہیں لیکن اچھا کردار ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے ایک ایماندار انسان شاید ہر کسی کو متاثر نہ کرے لیکن وہ ہمیشہ عزت پاتا ہے
جی بالکل بالکل ایمانداری دل کو سکون دیتا ہے جو انسان ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے اس سے اس کے اندر سے سکون ہوتا ہے ا کیونکہ وہ جوٹ اور فریب سے دور رہتا ہے ایک طالب علم اگر میں کچھ مثال دو گی ایک طالب ع اگر ایمانداری سے پڑھائی کرے اور نقل نہ کرے تو وہ اپنی اصل صلاحیت سے کامیاب ہوتا ہے ایمانداری زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے ہمیں ہر پل ہمیں ہر حال میں سچ بولنا محنت کرنا اور ایمانداری کا راستہ اپنانا چاہیے
جی بالکل بالکل ایمانداری وہ چراغ ہے جو انسان کے کردار کو روشن کرتا ہے جو شخص ایماندار ایمانداری اپنا لیتا ہے وہ نہ صرف دوسروں کے دل جیتتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے ایماندار انس کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہ وہی سب سے زیادہ مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے
ایماندار انسان کی کردار کو مضبوط بناتی ہے اور اسے ایک اچھا انسان بناتی ہے ایمانداری سے ہی گائے محنت انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ اور دھوکا کچھ وقت کے لیے فائدہ تو تو دے سکتا ہے لیکن ایمانداری ہمیشہ بہتر نتیجہ دیتی ہے سچا ایمانداری ایماندار لوگ کی وجہ سے مشورے میں امن معاشرے میں امن انصاف اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے
جی بالکل بالکل ہمیں بچپن سے ہی یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ سچ بولیں وعدہ پورا کرے ایمانداری سے ہر کوئی کام کرے کسی کا حق نہ مارے اور ہر کام دیانت داری سے کرے یہی وہ خوبیاں ہیں جو ایک بہترین انسان اور ایک بہترین معاشرے بناتی ہے سچائی انسان کی طاقت ہے اور ایمانداری اس کا اصل زیور ہے جو شخص ان دونوں کو اپنا لیتا ہے وہ زندگی میں کب حقیقی مانوں میں
جی بالکل بالکل ایمانداری صرف باتوں میں نہیں ہوتی بلکہ انسان کو عمل سے ا بھی بہتر انسان بناتی ہے جو انسان اپنے ا دوستوں اور دوسروں لوگوں کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے پیش آتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے
جی بالکل بالکل ایک اچھا معاشرہ تب بنتا ہے جب ہر شخص اپنے حصے کی ایمانداری دکھائے اگر ہر انسان سوچ لے کہ میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا کسی کا حق نہیں ماروں گا اور ہر کام سچائی سے کروں گا تو تو دنیا کا دنیا ایک بہترین جگہ بن سکتی ہے
جی بالکل بالکل ایمادار انسان جھوٹ چوری اور دھوکے سے دور رہتا ہے وہ اپنے کاموں میں صاف دل رکھتا ہے اب میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایماندار ایک ایمانداری ایک ایسی سفت ہے جو انسان کو عزت کامیابی اور بہتر زندگی دیتی ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے محنت کرنا چاہیے اور ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے
جی جی بالکل ایمانداری انسان وقتی طور پر ہار سکتا ہے مگر زندگی میں کبھی حقیقی شکست نہیں کھاتا
جی بالکل بالکل جی شکریہ
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ